وہ ہیلو
السلام لیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم
وعلیکم السلحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے
جی الحمد للہ اپنا بتائیے
میرا ابھی الحمد للہ صحیح ہے ا تو فی الحال میں پچھا آپ کا نام کیا ہوا بھائی
جی میرا نام ہے دلشاد علی اینڈ آپ کا
میر ن نہیں نان ہے کہاں سے ہے آپ
جی ہم ابھی ہے ابھی سیتامڑھی میں ہے لیک لیکن میرا گھر ہوگک اپنے کے مر مزر گج بلاک جانی چ جی وحد جی وحد وہ چھوریا گاؤں ہے نا وہ ا ل
او تو کیا کرتے آپ
جی ابھی ہم اسٹڈی کرتے ہیں پڑھائی کری سے
کون کون سی کلاس
گو گریجویشن میں ہے فسٹ
گریجویشن ا تو آپ میرے سینئر ہیں
اچھا آپ کون سی کلاس میں ہیں ٹل میں ہیں اچھا
ا بتائی یہ پڑھائی کیس ج رہا ہے
ماشاء اللہ آپ لوگ کا دعا ہے اور کون سبجیکٹ لیے ہیں
سبجیکٹ سائنس
س
ہ ہ چیز ک تیاری کرےپ
ابھی تو بی اے پلس بی ایڈ ہے نا وہہ میں وہہ میں ایڈمیشن کرلی ہاں اور ہ کمپٹیشن کے تیاری کری
اس سے کیا ہوتا ہے
کمپٹیشن کے کمپٹیشن مطلب ہو گیا آپ کو جیسے کوئی بھی سرک سر کاری گورنمنٹ جاب جیسے میں ا بہار پولیس اینڈ بی ایس ایف سمج لا
کچھ بھی کر سکتے ہیں
ہاں ہاں جو کمپٹیشن میں کچھ بھی کر سکتے ہیں جتنا سرکاری گورنمنٹ جو ہوتا ہے نا
ہاں
چھوٹا لیول میں سب کچھ اسی میں آتا ہے کمپٹیشن میں آتا ہے
کتنے مطلب کتنے سال کے بعد ہوتا ہے کتنے سال میں فارم بھرنا ہے کتنے سال کے بعد ہوتا ہے
نہیں سال نہیں آپ آپ اگر ٹویلتھ کر لیے ہیں
ہاں
تو ا آپ کو زیادہ نہیں ٹائم لگے گا آپ ٹویلتھ کر لے اٹھارہ سال ہوگے ٹویلتھ اٹھارہ سال میں ہو جائے ٹویلتھ کے تو اٹھارہ سال میں ٹلھ ہو جاتا ہے تو آپ کمپٹیشن مطلب مان لیجیے بہار پولیس میں فارم بھر کے ابھی بھرے ابھی بھر لیے آپ
ہاں
تو یہی ایک مہینہ دو مہین دو لگ بگ تین مہین تک دو مہینہ تین مہینہ
ہاں
پہلے سے آپ تیار کر تیاری کر کے رکھیے بہار پولیس والا اگزام دینے کے لیے پڑھائی کر کے رکھیے ٹھیک ہے
ہاں
اس کے بعد دو دو مہین تین مہین کے بعد اگزام دے دیجے اگر کوالیفائی ہو گیا تو آپ کو پھر تین مہین پانچ مہینہ چھ مہین کے بعد فزیکل کروائے گا پھر دو تین مہین کے بعد میڈیکل ٹیسٹ کروائے گا
تو آپ کیا چیز آپ کیا چیز کا تیاری کر رہے ہیں
جی ہم بھی وہی کر رہے بار بہار پولیس
ا بہار پولیس وال نے
جی
اس میں کیا کیا چیز کا ضرورت ہوتا ہے مطلب امپورٹینٹ کیا کیا ہوتا ہے
امپورٹینٹ ہاں پڑھائی اور فزیکل بھی ہوتا ہے میڈیکل ٹیسٹ بھی ہوتا ہے سب امپورٹینٹ ہے
جے جیسے مان لیجیے کسی کا مطلب کوئی زیادہ موٹا ہے کوئی پتلا ہے تو کوئی چھوا ہے تو کوئی زیادہ لمبا ہے اس سے
نہیں جی پرابلم ہوتا ہے نا آپ کا ہائٹ رہنا صحیح ہے جنرلی میں
مینمم کتنے
مم مینمم ایک سو پینسٹھ بوائے لڑکا کا ہاں لڑکی کا ایک سو باون
ہاں
سمجھے آج زیادہ کی ت نہیں دو فرینڈ ہے دوتا میرا دوست ہوتا ہے نا دو گست
ہاں ہاں ہاں
ہاں وہی ہے دو کوئی
چ اکیلے وہاں مطلب اسی کے ساتھ تیاری کرتے ہیں نا
ہاں ہاں انہیں کے ساتھ تیاری کرتے ہیں ابھی وہ لوگ الگ
جام دیجیے گا
ابھی تیاری کریں گے توب فروری میں ایگزام ہے مارچ میں ہوتا ہے اور ابھی ہوا تھا ابھی ہم لوگ پڑھائی وڑھائی نہ کرلی ہیں ت اور کچھ ہم کو مطلب ا بنا پڑھا پڑھے ہوئے کیسے ایگزام دے دیں گے
ہ مطلب ہم ہی لوگ کے سھ میں ایگزام ہوا پہلے ہم لوگ کا ہوگا اس کے بعد آ لوگ کا ہوگا
ہاں جی جی جی
اب کانا وانا ہوا کہ نہیں
ہ جی ابھی نہیں ہوا ہے ابھی جائیں گے کھائیں گے ابھی ہم لوگ اسٹڈی کر رہے تھے مطلب پڑھائی کر رہے تھے
ہ تو فرینڈ گ کو کہی نا
جی ماشاء اللہ الحمد اللہ صحیح ہے
کہاں کی ہے
کیا بول رہے ہیں
کہاں کی ٹرینڈ ہے
ا سیتےماری کا
گرلس
ہاںاں نہیں ب ہے لاری
اونلی بوائز
ہاں لڑکا ہے دیکھیے ب بات ہواں پہ وہ نہیں ہے لڑکی بنانے کے لیے تو بنا لیتے ہیں سمجھ
ہاں
لیکن اچھا نہ لگتا ہے لڑکی بنانے کے ب لڑکا میں ہر تو ہ تو کچھ بھی بول دیج کچھ چل رہی چ لیکن لڑکی میں ت سب بولنا مطلب اگر صحیح بھی بول رہے ہم اپنا من سے اگر ہم سحی بول دلیے تو ت اگر لڑکی کے غلط لگ گے
ا
توب پھر برا لگ رہتا ہے
پتا ہے کہ میرے ساتھ تہوں نے پتا ہے میرے ساتھ کیا ہوا تھا اتنا کیا ہی بولے میرا دوست ہے ٹھیک ہے اس کے اس سے گرل فرینڈ ہے جٹیک ہے اس کی سہیلی جو ہم پہل سے جانتا ہے ا سے پہلے تو میرا دوست بات کر رہا ہو تھا اس لڑی سے ٹھیک ہے فرینڈ کے ناتے تو بات چیت کیا کچھ کچھ ٹھیک ہے تو ہمارے بارے میں ہم بولے کہ تھوڑا بولو وہ ہم جب کام ہے ان کو ٹھیک ہے تو ہم ب بولا کہ کام ہے عمران
توا کون عمران کہاں کا عمران ٹھیک ہے ت ہم بولے بھائی تو کام کر تو زیادہ جان نہ دے تو سب سے پہلے تین گو کا گروپ بنا تو گرپ بنایا گروپ ٹھیک ہے پہلے بہت کچھ کیا ت نہیں بنا انسٹا پھر ہم جیسے بتاائے تو بن گئے تھ پھر ہم انسٹا پہ جاتے تو مجھ سے پ کیا آ پوچھے پت ہے ہاں تو کیا بول رہی تھی تم عمران وہیں جانتے اگر نہیں نہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے لڑکی دیکتے رہو کیسے بدلتا ہے نہیں نہیں ایسا کوئی بات نہیں دیکھو ہم کو نہیںمران نام سے نہیں پتا تھا آام سے نہیں پتا تھا اگنور کرتی ہو کیا زیادہ ایٹیٹیوڈ ہے تو ذرا نہیں ہے ایسا کوئی بات ہے تم کو سمجھ رہے ہو یہ ن لڑکا تو بات نہیں کرنا چاہتے یہ بھی بولی چ ہم ہم نون ہے تو ہم بولےیں گے ہم نون ہے تو نہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے ان کو نا آن لائن اچھے نہیں لگتا ہے تو ہم کہے ٹھیک ہے اچھا نہیں لگتا ہے تو ہم سے بھیے اچھا نہیں لگتا نہیں آپ کا بات الگ ہے آپ دیکھیے آپ ہے آپ کا دوست لوگوں ٹھیک ہے اور جیسے ہوگا کوئی اور ہو جاتا ہے کوئی اور کلاس بیٹھی ہے نون پرسن کوئی اور لڑکی کال ہی کر دیا یا میسج کر دیا یا کچھ بھی ہم کو اچھا نہیں لگتا ہمے ٹھیک ہے دوسرا سے ہم کو کیا لینا دینا تم ایے کیسے بول سکتے ہو کہ عمران کو نہیں جانتے ہم سوری ہم کو نا نام سے ہم نہیں جانتے کا اور ہاں بولے اس سے سکار لی غلطی جو تھی تو ہم اس سے بات کی ہے کہ تمہارا جو فرینڈ ہے کچھ ذیادہ ہی اٹیٹی ٹویڈ ہے اس کے اندر کیا ہوا کیا نہیں تو کچھ کہ میرے فرینڈ نے ہم کو کچھ نہیں بتاتا پورا بتاوے نہیں کرتی تو ہم کہے تم فرینڈ تو اب نہیں ہو ٹھیک ہے تم فرینڈ نہیں ہو ہاں تب وہ ایسے تو بول رہے تھے کہ دیکھیے فرینڈ ہے ہماری نام کیا ہے ہم فرینڈ ان کا ٹھیک ہے ہم کو نہ کچھ بات نہیں بتاتا ہم کو کیا فائدہ اسے فرینڈ شپ میرے کا چھوڑ دے رہے تو بول رہے آپ صحی بول رہے ہیں بٹ کیا کھڑے کلاس بیٹھی ہہے مطلب ہوتا ہے نا
کچھ ہاں ہاں ہاں
پروابلم بہت اچھا آ جاتا ہے کلاس میں جاتا ہے ساتھ آتا ہے گرلس آتا ہے کہ ہاں
بولا نا بولا نا تو بولا
گرلس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ اکیلے جانے میں عجیب لگتا ہے لڑکا ہے تو اپنا ایٹیٹیوڈ کا ایگو ایگو اپنا سر پے چڑھا سوار ہے تو پہاڑ پے بھی جانا ہے اکیلے تو اکیلے جائے لڑکی ہوتی تھوڑا نروس ہوا ہے تھا تو اکیلا انے اس کو صحی نہیں لگتا تو اس سے لیے یہ دونوں کو ساتھ میں رہتا سمجھے تو ہم بولے بھی ٹھیک ہے تم اچھی ہو تم ٹھیک ہو بات کرنے میں اگر نروس تو نروس ہو رہی تو کوئی دقت صحی ہے اور نہیں کوئی ایسا کوئی بات نہیں ہے وہی ٹھیک ہے تم اس کبھی لاؤ ہم بولے بھروسہ ہے کہ نہیں ہم پہ تو کہہ رہے تھے آپ پے بھروسہ ہے تو بھائی ٹھیک ہے کبھی اس کو لاؤ اس سے ہم بات کرتے اس کو سمجھانا ہے کیا ہوا نہیں ہوا ہے کہ نہیں وہی اب بولی ہاں آپ دیکھو کب کب لاتی ہے کب نہیں بولو اب کیا بولنا ہے
ہم یہ بول رہے ہیں
کہ پتآ ہے آ وہی تو ہم بول رہے کہ بھائی کچھ ہوتا ہے کہ پرابلم کی وجہ سے کہ بھائی بتا لڑکے لوگ کو ہم وشواس نہیں کرتے کہ کہ میرے ساتھ ہوا ہے نا میرے ساتھ تو اسی لیے اسی لیے اسی لیے ہم لڑکی وشواس نہیں پتا ہے ایک اپنے تھی اپنے ریلیشن شپ میں تھی تو ہم سے ہمرے سے کچھ اور بات کر رہی ہے دوسرا سے کچھ اور بات کر رہی ہے کیکروں اور سے بات کرے اب سے ہمرا سے ہم کو کیا بول رہے تھی پتا کہ تو دوسرا سے بات کرے ہے نا ہم اسی لیے اس کو جانا تھا تو ہم نے بولا جو کرنا ہے کرو ہم سے مطلب نہیں تو وہ بولے کہ ہم کو ریلیشن شپ میں نہیں رہنا ہے یہ نہ سمجھنا
ہاں ہاں ٹھیک ہے بھائی اگر نہیں جانا ایسا ایسا نہیں
تو آ فرڈن ہاں وہ فرینڈ کون بات کے جو ہمر سا شئر بات نہیں کرے کے رہے ج ہم
کوچی کا فرینڈ اس سے اس سے تو سچھا تو کلاس منٹ ہوتا کم سے کم بتا تو دیتا ٹھیک ہے بھائی السلام علیکم
ٹھیک ہے وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام